ہاں جی آپ السلام علیکم جی
وعلیکم السلام بہت فرمائیے سب
ہاں جی ہ سب کا ک آپ بتائیے
کہ عبادت کرتے ہیں دعا ہے یہ سب کہ
ا ج کیا بنایا آج
آج ہم نے دال بناائی ہے جی
اچھا دال بنائی ہے ہم نے بھی دال بنائی ہے دیکھ کون کھائے گا دال ہمارے شور صاحب ہے وہ تو بازار جا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے
اچھا اچھا
چلو
پتا نہیں کب جائیں گے تیار تو ہو رہے ہیں دش بج گئے ہیں ابھی تک تو گئے نہیں وہی بارہ ایک بجے پ پاپسی ہی آئیں گے
ھ آئیں گے
تو پتا نہیں نہا ہے جاتتے بھی ہے کنی جاتتے ت اسے تیار ہو گئے ہیں
کتا
اور بتائیے کیا کیا کر رہے آپ بس بڑیا بڑیا فری بیٹھی ہوئی تھے میں کہ اچھا بات کر لیتے ہیں
جی بہت بڑھیا ہے بچے بہت تنگ کرتے ہیں کہنا نہیں مانتے بکل بھی
وہ تو ہمارے گھر میں تو روز لڑائی ہوتی ہے کیا کریں اب اب میرے شہزادہ ہیں چھوٹے والا اس نے آ اپنی میری درانی ہے نا جو اسا رموٹ توڑ د ہے کا اپ اس کے پیچھے اتنی لڑائی ہوئی ہے اب کیا کریں چب کر جاتے ہیں بول کے کیا کر سکتے ہیں گھر بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں کیا کریں بس بڑھیا بڑھیا کرتا ہے دھرتی پٹ جے اس پ سما جائے اتنا پریشان میں تو بہت زیادہ دکھی ہوں ہمارا جو شہزاد ہے نا تنگ بڑا کرتا ہے ہمیں جیین ن د ابون
اللہ نے آپ کو بہت ہی نوٹیس ہے زیادہ دیا
سنکٹا
جی ج
ہمیں تو پارٹ بھی کبھی ہمیں تو مسجد بھی جانے کی دا قبول نہیں کرتے ہیں کہتے اتنے شرارتی بیٹا ہے وہاں جاؤ گے تو سب کو پریشان کرے گا ہم کہتے یہاں چھوڑو پے رہنے دو
ج جی جی بس یہی اللہ نے آپ کو سیوا بخشش کی ہے تو بس اس کو مزہ لیجیے اس کا لطف اٹھائیے اس کا
نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے درانی بیٹا ہے نا وہ شانتی سے بیٹھا نہیں جاتا ان سے کمرے میں لے کے بیٹھتا تی ہوں پھر آ جاتا ہے بو ادھر دروجہ توڑتا ہیں بہاجا بہ راجا یا میرا بیٹا جا کے رہ توڑنےگاتا باہر آ جا کیا کرے پھر آپس میں کھیرتے بھی ہیں کھیرتے کھیرتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں انن کا کچھ پتا بھی نہیں چلتا کتا
جی
ان کا پتا بھی نہیں چلتا کیا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ دو دو منٹوں بعد اب دیکھو میں نے تو راجہ بند کیا ہو وہ باہر سے لڑائیاں ہو پ آبہ
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہ میری ابھی جان ہے وہ بھی بولی جا رہی ہیں باہر بیٹھ کے ابھی اندر ادر آ جائیں گے
جی جی
اور ب تائی آپ فرمائیے
میں کیا پرنا میں پھر ٹی وی دیکھ رہی ہے بول رہی ہوں آواز دھیرے کر لے دھیرے کر لے دھیرے کر لے اتنی اللہ نے اتنی ہی بدتمیز بچے دی ہیں مجھے کیا بولوں گا
ہ کیا کر سکتے ہیں ہماری چھوٹی سی میری بیٹی ہے د رانی کی وہ اتنا رو رو کے ہٹی ہے وہ کہتے خون ہی دیکھنا ہے
ب جی ماشاء اللہ
سے بڑی گرتی ہے کبھی وہاں گرتی ہیں فون دیکنے کے لیے فون ہاتھ سے چھینو ہوتی تھی جوور جوور کے چیخے مارتی ہے
ہوں
اتنی زور زور کے اتنی زور زور کے چ ے مارتی ہے مجھے فون دے دو فون بند کر دو تو پھر فون اٹھا کے پھینک دیتی ہے سر بھٹک دیتی ہے اپنا کہ فون کھول کے دو مجھے ات ابھی سے یہ حال ہے بچوں کا ہم سوچا تھا ہماری لبتے تو کھ بھی نہیں ہے جو آب یہ
ہاں ہاں یاد
بہت دکھی ہیں بہت دکھی ہیں ہم تو
جی جی صحیح فرمایا جو وقت آپ کوٹ بہت ہی با فیل کرواتا ہے نا وہ وقت جیتتے سمے لگتا ہے
ہ وہ یہی وقت ہوتا ہے سات بج سے لے کے رات کے بارہ بجے
او ہو یہ کم وقت تھوڑی نہ ہے تو پانچ گھنٹے کا وقت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ت پھر روٹی روٹی کلاات ت سےے ایسے نکل جاتا ہے شام کو بد
جی جی جی سمجھ سکتے ہ
ہاں جی
چلو ہو فرمائیے آپ نے کیا بنایا میں نے سنا ہے میں نے سنا آپ بہت لذیذ پک پکوان بناتی ہیں کچ تھوڑا ہمارے ساتھ بھی کریے شئر گھر بناتی ہیں میں نے سنا بہت لذیذ
ہاں برگر تو اچھا بنتا
بتائیے تھوڑا تھوڑا کیا کیا دس دی ہ پروں کبھی
برگر میں ہو گیا پیاز ہو گیا ٹماٹر ہو گیا گرینس سوس آتی ہے وہ ڈال دی ایک دوسری کو ساتھ ہے گرین چلی والی وہ ڈال دی پھر بازار سے کی ملتی ہے ٹکی کو لے کے اسے فرائی کر لو تو اس میں ڈال دو پھر تھوڑا سا تیل لگا کے توے پر
جی جی جی بہت کھائے ہیں برگر اتنے برگر کھائے ہیں اتنے برگر کھائے ہیں اب برگر سے نفرت ہو گئی ہے
ہاں ہاں ا اچھا
دیکھتے ہی میرا سگڑے سے وزن بڑھ جاتا ہے جی
اچھا اور بتائیے کیا بنایا آپ نے کیا بنایا
نہیں مونگی دھوتی مونگی دھوتی دال بنائی ہے سوکھی والی
اچھا اچھا سوکھی کھی والی پیاز ٹماٹر والی
پیاز ٹماٹر تھوم ادرک گھی کڑھی پتا
ہمم کھلاتے تو ہو نہیں باتیں کرتے رہتے تے ہو
تو کبھی فرمائیے کبھی آئیے ہمارے گھر
میں سوچ رہی تھی جب میں اپنے پی ہر جاؤں گی نا وہاں
ٹھیک ہے
وہاں میں اپنی میری آپی رہتی ہے میری میں سوچ رہی اس کے گھر جاؤں گی دو ایک دن دن کے لیے بچوں کو لے کے کیونکہ ہمارے پیہر میں کسی کا گھر تو ہے ہی نہیں نا ایک ہی تو گھر ہے اوپر نیچے وہیں گھومتے رہو وہیں گھومتے رہو نیچے اوپر گھومتے تیرہ
فرم جی جرور سرور ش فرم ۔۔ گ
ہ بچے کہتے ہیں مجھے ماں باپی کے گھر جانا ہے آج میں یہی بات کر رہی ت اپنی امی جان سے کہ میں اپنے آپی کے گھر جاؤں کل پ میری میرے پی ہر سے میری بھابھی کا فون آ گیا کہ منو بلا لو میرا دل میرا دل کر رہا ہے آپ کے گھر آنے کا میں کہ چلو کل آ جانا پھر
صحیح بات ہے اچھا پھر آپ کل کیا پکوان بنا رہے ہیں اپنی
بھابھی نے میری اسی نے تو کڑی چوول بنانے کے لیے کہتی ہیں کہ راما چول آج ہم نے آج کھائے نہیں کو نے بڑے منوایا کو ہاں جی
میں نے سنا آپ کی دو بھابھی جان ایسا دونوں بھابھی جان کو بلائیں گے آپ
کو فون کیا ہوا بڑی والی کو دوسری والی کو تو
بتانا پڑے گا آپ کو ہو نہیں تو ایسا م ہے ہوں
ابھی تو میں نے اپنے شر شہجہ شوہر سے بات کی ہے وہ کہتے کوئی بات نہیں بلا لے
صحی بات ہے جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں جیسے آپ پکوان کھاتے ہیں بناتی ہیں اپنے لذیذ لذیذ پکوان بناتی ہیں تو اپنے بھابھی جان کو کھلائی ہیں وہ بھی تو
ہاں جی ہاں جی گسئی کا
پر میرے تو چ جی اور فرمائی ہاں دوپہر میری بھی بھاابھی جان دماغ کھا رہی تھی میرا ہم بلانا میں کیا ابھی آپ شانت رہیے بھر بلا
میں نے تو انہیں کہا ہے پ پئر جاؤ وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ تو اتنی گرمی نہ ہو وہاں پر نہا کولر ہے میں تو نہیں جاتی ہمارا جو بھائی جان ہے نا وہ جان ہی نہیں دے رہا وہ کہہ رہا اتنی گرمی پڑ رہی ہے گھر میں کچھ سادن تو ہے
س فرمام س ف س فرما ہو نہیں اللہ نے ہمیں ہر ایک چیز سے ناراضا ہوا ہے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے کولر سے نوازا ہے بٹ کب بھی ہم روتے رہتے ہیں اللہ پ بولتے رہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے کیسی زندگی ہے یہ وہ ہمیں ان کا شکر برییا کرنا چاہیے
ہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بتائیے
بس آپ فرمائیے جی
بس بڑیا بڑیا سب بچے کبار گانا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ناچ رہے ہیں کس ٹائم کیا ہو جائے پت نہیں لگتا ابھی دیکھو ناچ رہے ہیں دو منٹوں میں لڑائ ہو جائیں گی
ہاں ہاں صحی فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرو ہے بیٹھے بیٹھے لڑائی جھگڑا ہو جائے گ اور سات ہی ماؤں کی بھی لڑائی اممیوں کی بھی لڑائی ہوتی
نہیں نہیں میں تو کچ نہیں بولتی میں تو چپ رہ جاتی میں تو وہاں سے نکل ہی جاتی ہوں میں رسوئی میں چلی جاؤں گییا باہر نکل جائےا میں جو مرضی کرو وہاں میری درانی ہوتی ہے میں کہ جو مرضی کر ابو نے اسی کر موڑ توڑ دیا اس نے اٹھا کر باش واش فری میں بند کر دیا اسے نہ میں کیا کرے ہم میں کی کرا کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں یہ نا چھوٹوں کے پیچھے نا چھٹے بچ
اچھا جی چلیے پھر میں آپ کو فون کرتی ہ مجھے ٹھیک ہے جی خدا اپ دعاؤ میں یاد رکھنا ٹھیک ہے جی اوکے کوئی نہیں بات